وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا وہاں پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کو کیا کر رہے ہو
چائے بھی
ہاں نہیں ابھی نہیں پی میں ابھی سو ہی رہی تھی
اور اسکول نہیں گئی آج
ا اسکول تو میں نہیں گئی کیونکہ میں تھوڑا بیمار تھی
کچھ نہیں ایسے ہی کھانسی وغیرہ
اچھا ٹھیک آبو بھی فرق
ہاں ہاں اپ تھوڑی صفا رک ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی
اور بتاوا
اور آج تم کچھ سوچ میں گم لگ رہی ہے وہ سب خریت ہے نا
ہ ہاں ہاں جی سب ٹھیک ہے میں بس ایک بات کے بارے میں سوچ رہی تھی
اچھا کون سی بات
میں سوچ رہی تھی کہ انسان کو ڈر پوک کیوں نہیں ہونا چاہیے ڈر پوک لوگ اپ اپنی زندگی میں بہت سی اچھی چیزیں حاصل چ نہیں کر پات
بالکل ٹھیک کہاں تم نے ڈر پو کہ انسان ہر وقت خوف میں رہتا ہے وہ نئے نئے کام کرنے سے گھبراتا ہے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا
ہاںاں میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ہر بات سے ڈرتے ہیں نا وہ اپنی صلاحیتوں کو کبھی سامنے نہیں لا پ پات ہیں
ڈرپوک ہونا اصل میں انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اگر طالب علملم عم امتحان سے ڈرنے لگے تو وہ کبھی اچھی تیاری نہیں کرسکتا
بالکل ہمارے اسکول میں بھی کچھ بچے ایسے ہیں جو کلاس میں جواب جانتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ غلط ہونے سے ڈرتے ہیں
یہ ڈر ہی تو انہیں پیچھے رکھتا ہے اگر وہ ہمت کرے تو شاید سب سے بہتر جواب دے
ہاں کیا ہر کیا ہر ڈر ب ہوتا ہے
نہیں ہر ڈر برا نہیں ہوتا کچھ ڈر انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتی ہے جیسے آگ سے ڈرنا یا خطرناک جگہ سے بچنا مگر ا ڈر اور بزدلی بری چیز ہے
یہ بات مجھے پسند آئی یعنی سمجھدار اور بوز دل میں فرق ہوتا ہے
بالکل سمجھداری انسان خطروں کو سمجھتا ہے اور احتیاط کرتا ہے جب کہ ڈرپوک انسان بنا وجہ بھی گبراتا ہے
کچھ لوگ لوگوں کی تنقید سے بھی بہت ڈرتے ہیں
ہاں اور اسی وجہ سے وہ اپنے خواب چھوڑ دیتا ہے اگر ہر عظیم شخص تنقید سے ڈر جاتا تو دنیا میں کوئی بڑی کامیابی پیدا نہ ہوتی
صحیح کہا تم نے ہمارے ٹیچرس بھی کہتے ہیں کہ غلطی کرنے سے نہیں غلطی سے سیکھنے سے کامیابی ملتی ہے ہلو ہلو
ہلو
جی آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہو
میں تو کر رہا تھا بات اور ڈر پوک لوگ اکثر یہ ڈر کوش
مجھے ایک واقعہ یاد آیا ایک بچہ سائیکل چلانے سیکھ سائیکل چلانا سیکھنا چاہتا تھا لیکن گرنے سے ڈرتا تھا جب تک وہ ڈرتا رہا سائیکل نہیں سیکھ سکا مگر جب اس نے ہمت کی تو کچھ ہی دنوں میں سیکھ گیا وہ
یہ بہت اچھی مثال ہے ہر کامیابی کے پیچھے ہمت ہوتی ہے ڈر کو قابو کرنا ہی اصل بہادری
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہادر وہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں ڈرتا
نہیں اصل بہادر وہ ہوتا ہے جو ڈر کے باوجود صحیح کام کرتا ہے
واہ یہ بات بہت خوبصورت تہ ہے
ہمارے تریک میں بھی بہت سے بہادر لوگ گزرے ہیں انہوں نے مشکل حالات کا سامنا کیا اور کبھی ہمت نہیں ہاری
اگر وہ ڈر پوک ہوتے تو شاید ان کا نام ہمم ہممم آج کو یاد بھی نہیں کرتا
بالکل ڈرپوک لوگ اکثر سر اپنے فیصلے دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں
اور پھر اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ کیوں نہیں کیا
اسی لیے اپنے آپ پر بھروسہ بہت ضروری ہے
کیا تم کبھی کسی چیز سے ڈرے ہو
ہاں جب مجھے پہلی بار اسکول اسمبلی میں تقریر کرنی تھی تو میں بہت ڈرا ہوا تھا
پھر تم نے کیا کیا
میں نے سوچا اگر میں ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تو کبھی بول نہ سکوں گا اسی لے میں نے ہمت کی اور اسٹیج پر چلا گیا
اور پھر
شروع میں آواز کاند رہی تھی مگر دھیرے دھیرے کانفیڈینس آ گیا تقریر بھی اچھی ہوئی اور سب نے تعریف
اب چائے فھر ہو ہاں دیکھ اگر تم ڈر کے آگے ہار مان لیتی تو یہ کامیابی نہ ملتی
بالکل اسی لیے کہتے ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے
مجھے لگتا ہے کہ ڈر پوف لوگ اکثر تنہا بھی ہو جاتے ہیں
کیسے
کیونکہ وہ لوگوں سے بات کرنے نئے دوست بنانے اور اپنی بات کہنے سے گھبراتے ہیں
یہ بات بھی درست ہے اتماد اور ہمت انسان کو سمجھا سمجھی سماجی طور پر مضبوط بناتی ہے
آک انسان کو اپنا ڈر دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے اسے اپنے ڈر کی وجہ معلوم کرنی چاہیے پھر دھیرے دھیرے اس چیز کا سامنا کرنا چے
یعنی اگر کسی کو لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈر لگتا ہے تو اسے چھوٹی محفل سے شروع کرنا چاہیے
بالکل دھیرے دھیرے کانفیڈنس بڑھتا تا ہے اور ال
اور اللہ پر بھروسہ بھی انسان کو ہمت دیتا ہے
جی ہاں جب انسان محنت کرتا ہے اور اللہ پر توکل رکھتا ہے تو اس کا ڈر کم ہو جاتا ہے
ڈر پوت لوگ اکثر افواہوں سے بھی جلدی متاثر ہو جاتے
کیونکہ وہ ہر بات کو خطرہ سمجھ سمجھنے لگتے ہیں
پہلے سچائی معلوم کرتا ہے پر فیصلہ کرتا ہے
بالکل اسی لئے علم اور سماج بھی ڈر کو کم کرتا ہے
ت ہے کہ تعلیم انسان کو بہادر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں تعلیم انسان کو سوچنے سمجھنے اور مشکلات کا حل ڈھونڈنے کی صلاحیت دیتا ہے
ہ جب انسان کو حل مل جائے تو ڈر خود بخود کم ہو جاتا ہے جی
صحیح کہ تم نے
ہاں گھر والوں کا حوصلہ افزائی کرنا بھی ضروری ہے
ہاں اگر والدین بچوں کو ہمت دے تو وہ زیادہ بر اعتماد بنتے ہیں
اور اگر ہر وقت ڈرایا جائے تو بچہ بز دل ہو سکتا ہے
بالکل اس لیے بچوں کی رہنمائی محبت اور حکمت کے ساتھ کرنیاہے چاہیے
سمجھتے ہو کہ ڈر پوک انسان بدل سکتا ہے
ضرور بدل سکتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے اور اپنی کمزوری پر کام کرے تو وہ بہ در بن سک
یعنی ڈر کووئی م مستقل چیز نہیں ہے
نہیں ڈر کو ہمت تجربے اور اتمادات کے ذریعے کام کیا جا سکتا
یہ بات مجھے بہت امید دیتی ہے
مجھے بھی ہر انسان میں ہمت پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے
ہاں آج کی گفتگوں سے مجھے یہی سمجھ آیا کہ ڈر پوک ہونا انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے لیکن اتنا بھی مطلب ڈرنا نہیں چاہیے کہ پھر ہم ہھ میں نہیں رہے
ہاں جی
جی ڈرنا چاہیے لیکن اتنا نہیں ہ
جی امداد اور محنت انسان کو کامیابی کی طرح لے جاتی ہے
ہاں بالکل یہ ہمیں مشکلات سے باگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں مطلب ہمیں ڈر ہی نہیں رہے گا اور ہم جیتیں گے ویسے ہی نہیں کرنا ہے ہمیں ڈرنا بھی ہے اور جو ہمیں کام ہو وہ ہمیں حاصل بھی کرنی ہے
ہاں جی اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے ہر چ جیز اور اچھا اچھے کام میں ہمت دکھانی چاہیے
ہو آج کی گفتگو سے میں نے ا بہت کچھ سیکھا اور مجھے مزہ بھی لگا مطلب میں گھر والوں کو بھی سکھاؤں گی کہ ڈرنا چاہیے لیکن حد میں
مجھے بھی آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ب مزہ بھی آیا آپ سے بات کرتے کرنے میں
جی جی مجھے بھی کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ سیکھ اپنے کو ہی ملتا ہے
جی امید ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ ڈر کے بجائے ہمت کو اپنائیں گے
اشاء اللہ شکریہ
اشاء اللہ انشاء اللہ اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کو جانا ہے کل اسکول
جی
آپ کو جانا ہے کل
ا ہاں ہاں مجھے کل سرور ہی جانا ہے اسکور
اچھا ٹھیک میں ایسے ہی بول رہا تھا
آپ کو جانا
ہاں دیکھیں گے اگر واکل موڈ میرے ایگزامس پرسوں ہی ہے دس پندرہ دن کے
ہاں ہمت سے ایگزام دینا ڈرنا نہیں وہاں پہ
ہاں ڈر ہاں جی ہاں جی
ڈرنے سے پھر وہاں پہ نروس ہوتے ہیں پھر سمجھ ہی نہیں آتا ہے چلو اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ